ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
اور جی جی سب خیریت تم بتاؤ تم ٹھیک ہو
جی اللہ کا شکر
جی جی بس بڑھیا بڑھیا اور کیا کر رہے تھے
بس ایسے ہی کھانا کھا کے بیٹھے تھے بس
اچھا اچھا چلو میں نے کہا چلو تم سے بات کرتی ہوں آپ کو پتہ ہے آج کل کتنا دھواں اور رکھ کھا ہے گاڑیوں کا بھی سانس لینے میں بھی کتنی د دکت ہو جاتی ہے لوگ پیڑ پڑ بھی کاٹ دیتے ہیں وہ بھی جلا دیتے ہیں ان کا تو دھواں اتنا زہریلا ہو نا ان ذہن میں جا کے تو بہت لگتا تے وہ
جی باہر نکلو نا تو یہی ہے کہ باہر نکلنے سے جب پالوشن جب ہیلتھ پہ پڑتا ہے نا تو ہیلتھ بڑی خراب ہو جاتی ہے اسی چکر میں بھی ہاں اسی چکر میں میری ہیلتھ خراب ہو گئی ہے میں جاب پر جاتی ہوں تو پالوشن اتنا ہوتا ہے کہ گاڑیاں چلتی ہیں اتنی ساری گاڑیاں چلتی ہیں ٹریفک ہوتا ہے اور آج کل تو بہت ٹریفک لگ رہا ہے اس سے اتنا آ جاتا ہے اپنا باڈی میں کہ اتنی طبیعت خراب ہو جاتی کبھی فیور کبھی کچھ کبھی کچھ
جی جی یہی یہی چیز کا تو مسئلہ ہو جاتا ہے دیکھو شریر بھی خراب ہو جانا نہ ہم باہر باہر جانے والے نہ ہم کچھ نہ ہم بچوں کو باہر جانے وال نہ کچھ کرنا دیکھو بچوں نے بھی تو کھیلنا ہے ان کو بھی تو ہم نے جانے دینا نا باہر بٹ اب جس حساب سے اتنا ماحول خراب ہوا پڑا ہے پلوشن کے ساتھ دھواں اتنا ہوا پڑا ہے آپ کو پتا تو ہے یہ تو ایک لہ ریلی گیس ہی ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہی جاتی ہے
انسان بیکار ہی ہو جاتا ہے
جی جی میں تو اسی لیے کیا کرتی ہوں دیکھو ہم ایک تو پولوشن بھی ہو گیا ٹھیک ہے ایک جیسے آج کل کتنے انہوں نے پیڑ پودے کاٹنے درخت کاٹنے شروع کر دی ہیں دقتیں تو ہمیں آ رہی ہیں ہمیں سانس لینے میں دقت آ رہی ہے کسی کو تھوڑی آ رہی ہے
اوئے انسانوں کو ہی تکلیف پہنچ رہی ہے
جی جی
اور یہ جو ہیں چڑیا مڑیا جو ہوتی ہیں پکشی جو ہوتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہیں سانس لینے میں اتنی زیادہ
اسی لیے تو میں کیا کرتی ہوں ہمارے نا بالکل کے سامنے ایک پارک ہے اس پارک میں کیا کیا ہوا ہے خالی ہے وہ کچھ ہم نا وہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے نا پیڑ پودے لگانے شروع کر دیے ہیں
اچھا میں بہت بڑھیا ہے
ہم لوگ ایسے کر رہے ہیں چھوٹا چھوٹا کام کر رہے ہیں دیکھو محلے والے ور سے تم یہاں کیا کر رہی ہو میں نے بولا دیکھو ہمارے لیے صحیح ہیں ہم نے سانس لینی ہے ہمیں گرینری چاہیے کیونکہ اج کل کے ماحول میں تو گرین بھی دیکھنے کو کہاں مل
ہم ملتے ہیں کہیں نہیں ملتی
ہے ہی نہیں ہے اب دیکھیں کہاں پہ لوگ تو ترس جاتے
ہاں اج کل تو بہت ترس گئے ہیں اس چیز کے لیے کی ہریالی جو وہ ہے وہ دکھ جائے اتنا پولیوشن اتنا پولیوشن رہے گا کہ پتھواں کے علاوہ کہیں کچھ دکھے گا ہی نہیں
جی جی یہ بات تو صحیح بولی ہے اپ نے
کالیاں والیاں ان سب چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے روڈ اوپر
جی جی دیکھو پانی دیکھو ہم یہ بولتے ہیں نا جی دھوئیں میں مطلب ہوا کے ساتھ نہیں پولیوشن دیکھو پانی میں بھی پانی میں بھی گندگی ہے
پانی بھی ہمارا مطلب دیکھو گندا پانی اتا ہے صاف پانی نہیں ہوتا ہے اج کیا ہوا اج پانی ایا میں نے کل جو تازہ پانی بھرتی ہوں جب میں نے اس میں ٹوٹی کو کھولا اور ٹوٹی میری اتنی مٹی نکلی ہائے اللہ نے تو کیا ہی بتاؤں تمہیں پھر میں نے کیا کیا پھر میں نے اپنی امی سے پوچھا پھر امی نے میرے کو بولا وہ ہم نے پھر میں کہ چنی لی چنی کے ساتھ اس کو میں نے باندھا اس کو پورا بند کر کے اس کو میں نے رکھا پھر اس میں سے پانی تھوڑا سا صاف نکلا اور پھر میں نے بھرا
ہاں اسی جا کر میں تو پانی صاف نہیں ا رہا کہیں نہیں ا رہا
جی جی پانی میں بھی دیکھو انفیکشن ہے گندا گندگی ہے نقصان ہے اس کی وجہ سے ہمارے پیٹ خراب ہو جائیں گے پیٹ میں انفیکشن ہو جائے گی وہ بھی چیز نہیں نا صحیح ہے
کیونکہ وہی پانی ہم پی رہے ہیں نا
جی جی وہی پانی ہمارا اندر اسی سے ہمیں دقت ہو رہی ہے وہیں سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے یہ چیز کا مسئلہ بن رہا ہے میں تو خود ابھی انہی کو سمجھا رہی تھی بچوں کو میں نے بولا اگر تم پانی پونی بھی پینا ہے وہ بھی دے کے میں تو پتہ ہے کیا کرتی ہوں پانی کو نا بئل کر دیتی ہوں
اچھا اب تو ویجیٹیبلز وغیرہ ود ہوپ کریز رکھو یہی صحیح ہے کیو جی باہر اور سبزی والا کھڑا رہتا ہے اس سے ہم سبزی لے لیتے ہیں جانے جانے میں لے لیتے ہیں
جی جی وہی بات رہتی ہے کیونکہ آج کل دیکھو ہمیں یہ بھی نہیں پت ہوتا ہے کہ سبزی وغیرہ بھی
ہاں صحی آ رہ نہیں ہے ہمیں پت ہی نہیں ہے بالکل بھی اور کنوئیں کے چکر میں تو ابھی ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا ہے انے بڑے ٹرک کا ہوا ہے سئی کے چھر میں ہاں ہماری طرف ہی تو اتنا بڑا ٹرک اتنا بڑا ٹرک تھا اس اس کے اندر مطلب کیا مطلب کیا ہی پیسنجر ہوں گے اس کے اندر
اچھا
جی
دیکھو نا دیکھو غلط بات ہی ہے نا دئیں کی وجہ سے کیا اس کا بھی کیا فائدہ
ہاں اور نقصان ہی ہوا اور پھر جان بھی گئی اس چیز کے چکر میں جان ایسی چلی جاتی ہے کہ بھائی اللہ معاف کرے بس
جی جی
باہر نکلنا بھی مشکل ہے لوگوں کا بھی باہر نکلنا مشکل لیے ویسے یہ بات تو ہے جو روڈ پہ چلتے ہیں نا لوگ ان کا بھی مشکل ہے کہ روڈ پر بھی چلنے والے سیف نہیں ہے
جی جی وہ تو صحیح بات ہے آپ کی کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ بات بھی تو ہے نا اس کو کیسے ہم سنبھال پائیں گے دیکھو پولیوشن کو تو ہم روک نہیں سکتے وہ تو بڑی بڑی جو فیکٹری وغیرہ ہوتی ہیں ادھر چلتے ہیں انہی کا دھواں باہر نکلتا ہے تو اس کو ہم نے کچھ بول سکتے ہیں ہم تو یہ کر سکتے ہیں زیادہ سے سب سے زیادہ ہم اپنے پیڑ پودے لگا سکتے ہیں وہی ہمارے لیے صحیح ہیں جتنا ہم لوگ پیڑ پودے لگائیں گے دیکھو ہمیں بھی سانس لینے میں دقت نہیں آئے گی ہمارے لیے صحیح ہوگا یہ چیز ہو جاتی ہے پھر اس
آج کل کے لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پیڑ پودے لگا دیں بہت کم انسانی ت بچی ہے دنیا میں
جی جی ہاں یہ بھی بات آپ کی صحیح ہے دیکھو ہم تو جتنا ہو سکے لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے اویئر کرنا بہت ضروری ہے ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہاں جی
کسی کو اگر ہم بتاتے ہیں نا کہ ایسے مت کرو دھواں مت اتنا اتنا دھواں مچھر کرو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈوائز کیوں دے رہی ہے کیوں ہمیں ایٹوائس دے رہی ہے ہمارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہے لیکن ن یہ ہمیں کیوں دے رہی ہے
جی جی
لوگ اس میں بھی اپنی اپنا فائدہ دیکھتے ہیں
جی اسی لیے تو میں نے تو یہ سوچا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتانے تک کے لے نا ہم لوگ ایک وہ بناتے ہیں کمیونٹی بناتے ہیں کہ جس میں چار لوگوں کو پتا لگے کہ ہاں ہمیں یہ چیز کیوں ضروری ہے گن گرینری اتنی کیوں ضروری ہے پیڑ پ پودے ہمارے لیے اتنے کیوں ضروری ہیں ہماری صحت کے لیے اچھے ہیں ہماری دھو ناسے ہم کس ٹائم ہمیں ہوتا ہے نا یار ہماری آنکھیں اتنی جلن پڑ رہی ہے کچھ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں نا ہمیں کچھ ہرا ہرا سا کچھ دکھے تو ہم اس کو دیکھیں ایک سکون ملتا وہ ہے ہی نہیں ہے آج کل تو یہ بھی یہ بھی چیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے دیکھو اب ہم خود اگر ہم ایک بننا شروعات کرے گا نا تو وہ بات کہاں کی کہاں پر
ابھی کیا ہوا ریسینٹلی میں کہ ہماری طرف اتنی بڑی آگ لگی اتنی بڑی آگ لگی اس دھوئیں سے اتنے لوگوں کی موت ہو گئی اتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے ان لمیٹیڈ موت ہوئی ہے یہاں پر
اچھا جی
جی دھوئیں کی وجہ سے آگ لگنے کی وجہ سے کچھ لوگ آگ میں جلے ہیں کچھ لوگ دھو سے دھوئیں سے مر گئے
او ہو دیکھو
اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور فائر بگیڈ آئی نہیں جب تک مطلب بیس منٹ تک آدھے گھنٹے تک فائر بریگیڈ آئی نہیں وہاں پہ وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں جی رہے ہیں کچھ نہیں اس پہ کمپلینٹ بھی ہوئی تھی پھر ایک باری ہاں لوگوں نے مطلب کمپلینٹ کری تھی
جی جی ہمارے ادھر بھی ایسے ہی ہوا تھا بٹ اس نے کیا کیا انہوں نے دیکھو آپ کو بھی پت ہے د پیڑ وغیرہ بھی جلانے سے جو پتی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی اگر ہم آگ وغیرہ لگائے تو اس کا دھواں کتنا کالا سا دواں ہوتا ہے نا اس کا کتنا گندا ہلکا سا بھی ہم لگ تو میرے ذہن کے اندر جاتا تو کتنا عجیب سا ہوتا ہے نا پتا نہیں کیا ہو گیا ایسے کیا کیا ہمارے ہمارے نیبرس جو ہیں وہ کر رہے تھے انہوں نے اکٹھا کر کے نا سارا ا پتنی ہے ساری ن نکل گئی اس کو اکٹھی کر کے انہوں نے نا آگ لگا دی اور اتنا دھواں ہوگیا اتنا دھواں ہوگیا ساتھ کے نا بچے کھیل رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے ان کو کیا ہی پتا انہوں نے جب وہ مطلب دیکھی جا رہے تھے تو ان کو تھوڑی سی اسمیل چڑی اور اس کے بچے کو نہا بیش ہو گیا وہ اور اس نے اتنا ہلہ ہلا کیا پھر اس کو جا کے پوچھا تو اس نے پھر ہم نے ان کو سمجھایا ن بولا ایسے کیوں کرنا ہے اس کو اکٹھا کر کے تم کسی تھیلی میں ڈال کے کچرے میں ڈال دو جلاؤ نہیں نا اس کو
ہاں
جلانیے سے تو دیکھو خود خود کو ہی ہم لوگ خراب کر رہے ہیں
گھر میں بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ساف لینے میں انہیں ویسی بھی دقت ہوتی ہے کیکہ وہ بوڑے ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹا بچہ ہے انو انو دھیان رکھنااہی یہ اور بھی لوگوں کو کہ ہماری سیفٹی ہمارے خود کے ہی ہاتھ میں ہے
جی جی بٹ لوگ کی سمجھتے نہیں ہیں
یہ ہاں آج کل کے لوگ سمجھ نہیں ہے
جی جی آج کل کے لوگ بھی ماڈرن قسم کے بن گئے ہیں وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ بھی ایسے کریں گے اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ہم ایک کمیونٹی بناتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو ب آئیں گے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اسی لیے میں نے تمہیں کال کیا تھا اور جب بھی ہوگا ہمارا پروگرام تو میں تمہیں شیئر کر دوں گی تم آ جانا آپ آپ بھی آ جانا ہ اور آپ کے جو رشتے دار ہوں گے کچھ ہوں گے آپ کے فرینڈس وغیرہ ہوں گے انہیں کو بھی لے آنا
جی ضرور آئیں گے
جی جی ٹھیک ہے
چلیے پھر خدا حافظ